السلام عیکم بھائی جان
سلام بھائی جان کیسے ہو
بس اللہ کی دعا ہے بھائی جان سب بڑھیا خیریت میں اور آپ سنائیے آپ کے امی جان ابو جان خالہ جان بھائی جان سب بڑی خیریت میں ہیں
الحمد للہ بھائی جان سب امی جان ابو سب خیریت سے الحمد للہ اور بتاو بھائی جان کے مطلب کیا ہے کیا ہو رہا ہے موسم ہاں ہاں بولے موسم کیسے ہورہا ابھی آپ کے وہاں
موسم وسے تو
ہاں
ہے سوہیب مطلب بہت سارے دن ہو گے اور ویسے موسم تھوڑا گرم ہی ہے
بالکل بالکل ہاں بھائی جان گرم موس ہو رہا اج کل ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھوڑا ہلکا مطلب موسم تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا ہے شام کے ٹائم لیکن دن بھر تو گرمی ہی پڑ رہی ہے اور پتا ہے بھائی جان اس موبائل وغیرہ پہ بات کریں
ہاں دیکھو ہاں موبائل پہ بتائیے آپ فرمائیے موبائل کے بارے میں
بھائی جان موبائل کا تو یہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہو گے آج کل موبائل کا اپیوگ و سے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آج کل اپن کے نیٹ ورک مطلب بولتے ہیں انرنیٹ زیادہ یوز میں انے لگا ہے انٹرنیٹ کا یوز زیادہ بہت زیادہیوز ہو لگ گیا ہے آپ دیکھتے ہو گے ہر چیز کا اپ کبھی کسی بھی پرابلم ہوتا انسان انٹرنیٹ کے مادھیم سے ان کے ضرورت سے پوچھ لیتا ہے کسی بھی چیز کی پرابلم ہوتی جیسے آ دیکھتے ہو گے آج کل پروابلم ہوتی ہے کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے پی جے کے ٹائم پہ کیا ہوا کرتا تھا بیماری کے ٹائم پہ جو اپن کے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے تو ان کو بہت پروابلم ہوا کرتی تھی جانکاری لینے میں اس جانکاری کی نہیں ملنے کی وجہ سے بھی انسان مر جاتا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ نیٹورک جیے اتنی اچھی پرابلم اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ انسان موبائل سے گوگل وغیرہ سے پوچھ لیتا ہے انسان اپنے آپ کو انہینس کر کے کہ اپن کی کون سی بیماری ہے کیا پروابلم ہے وہ ایک بارے میں بتا دیتا ہے سیکنڈ بار میں
وہ آ نے بے سک بھائی جان بہت اچھا سا فرمایا آپ نے بہت اچھا اچھا فرمایا کیونکہ موبائل کا اپیوگ بہت اچھا ہو اچھا ہے اور دوسری بات موبائل کا جو پہلے کے زمانے میں جو کام جو دنوں میں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہونے لگ گئے اور دوسری بات لوگ باغ ہوا سے باتیں کرتے جیسے ہم آپ کہاں پہ ہو ہم کہاں پہ ہیں آج ہم سے باتیں اور یہ یہ بھی ایک اللہ تعالی کی دعا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تلا ہی برکت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کی تو موبائل کا یوز موبائل کا صحیح صحیح میں یوز لینا چاہیے بھائی جان کیونکہ موبائل دو پرکار سے ہوتا ہے ایک تو غلط یوز بھی لے لے لیتے ہیں لوگ با مگر صحیح یوز میں ہو تو ہو ہے تو اچھی اچھی بن اچھی بنی رہتی ہے اور اچھا فرمان بنا رہتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل جیسے آپ بالکل صح کہ موبائل بھی دو طرح ہوتے ہیں مطلب ایک چیز کے دو پہلو ہوتے تو موبائل انٹرنٹ کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھی طرح کا ہوتا ہے ایک موبائل برے طریقے کا ہوتا ہے یوز لینے والے تو کیا بھائی جان اپن کو کیا ہے کہ ایک طریق سے آج کل دھے ہوں گے آج کل جنریشن موبائل کا یوز بہت زیادہ طور پہ لے کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکو آپ ہر چیز کے لیے موبائل کا یوز کر رہے ہیں لیکن نا آج کل کیا کیا ہو گیا اپ یہ مطلب نارمل ب ہ مطلب اچ ہے نا ویجن کیا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ لو گے اب بچے بوڑھے کچھ بھی ہو کہ ٹائ وسٹیادہ کر رہے موبائل سے آپیکھتے گ ریلس اس کال کرتے ہیں ی ٹیوب پ شٹس دیکتے ہیں مطلب فالتو کا ٹائم ویسٹ کرے ہیں بنا مطلب کے ٹائم ویس کر رہے ہیں مطلب سمے کو جایا کر رہے ہیں فالتو میں اور آج کل دیکھ ہوں گے اپنے بچے پالت میں کانا بھی نہیں کاتے آپ دیکتے ہوں گے بہت سے بچے اب اس ٹائم پہ سٹی وغیرہ میں کہ مطلب ان کو موائلاتھے دو وٹیوب وغیرہ کی ویڈیو چلا دو پھر اسی وقت کھانا کھاتے اگر موبائل چھین لو تو پھر رونے لگتے ہیں وہ کانا وغیرہ نہیں کھاتے یا کچھ بھی ایکٹٹیوٹی نہیں کرتے وہ بچے بس صرف موائل میں لگے رہتے ہیں دن بھر ہے نا بھائی جان
بے شک بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ موبائل جیسے اب بچ ایسا ہو گیا کہ بچوں کو موبائل دینے کے بعد میں کھانا کھانا اسٹارٹ کرتا ہے اور بچے کو زیادہ موبائل دینا بھی نہیں چاہیے زیادہ موبائل دینے سے دشررینام ہوتے ہیں کیک بچے ہیں نا جو بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو یہ موبائل اور بھائی جان موبائل سے کیا جس مطلب جس بچوں میں دقت بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کو موبائل دیں گے تبھی کھانا کھائے گا د دوسری چیز بچے کو جیسے اب جیسے آکھ آنکھوں کی کمی آنکھوں میں روشنی کی کمی آتی ہے کی موبائل زیادہ در در دیکے گا تو آنکھوں میں کمی آئے گی اور چرے میں ٹیٹا پن چاروں پہ ٹیٹا بنا ہو جائے گا اور بچے کی جیسے مانسک است بےیکار ہو جائے گی بچہ پڑ نہیں پائے گا کیونکہ وہ پورا ٹائم تو موبائل میں وتیت کر دے گا
بالکل بالکل کیا ہو گیا آج کے بچے آپ دیکھے ہوں گے موبائل کے اندر گھس جات ہیںب ہمارے یہاں آس پس جیسے ہمارے ہمارے پوار میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کیا ہوتا ہے وہ موائل میں اس طرح سے گھسے رہتے ہیں ان کو آس پا کا پ نہیں رہتا پریوار والے کچ بھی کر رہے ہو بھی کوئی سے پرابلم ہو اب اس کی ماں بھی ممی ان کی امی ابو بھی بلاتے ہیں نا تو ان کو فکر نہیں ہوتی اس چیز کہ بھائی جر می امیبو بلا رہے تو میں تھوڑی دیر کے لیےل جاؤں س ہماریمر کے بچ دیک لو سر اٹھہ سال کی عمر کے بچے موبائل میں ریس کال کر کرتےس ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا لیکن بھائی جان آج کل کیا ہے کہ دو طریقے کے لوگ رہتے ہیں میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ مطلب ایک تو اچھا وز کرنے والے اور یاتے گند وزنےے اور اھے یوزنے والے وہ ہوتے ہیں جسےب موائل کایو ہوتا ہے ایک تو ٹائم پاس کے یوز نہیں کرتے وہ کرتے ہیں اپن کی جیسے کلاسز وغیرہ لینے کے لیے دین کی تعلیم لینے کے لیے یا کوئی اپن یاد آج کل کیا ہوتا ہے جیسے قرآن قرآن شریف وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے یا حدی سنو گے یا حدی سے سننے کے لیے بہت سے اچھے اچھے عمل کرنے کےے بھی اس فیوز میں رہ اس وجہ سے موبائل زیادہ برا بھی نہیں ہے اور زیادہ اچھا بھی نہیں ہے وہ انسان کے پ ہے کہ وہ کت ٹائم کےے ز میں لے رہا اس کو اگر زیادہ ٹائم کےے یز میں ل رہا ہے تو کیا اس کی صحت کے لیے بھی پروابلم ہے کیہ آپ دیکتے ہ گے پہلے کے ٹائم پہ جو آپ بھی اسکول پڑھے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پانچویں چوتھی کلاس میں تھے جو اپن اسکول سے آتے تھے بیگ رکھتے تھے اور سیدھے کرک کرکٹ وغیرہ کبڈی فٹ بال وغیرہ کھیلنے چل جیا کرتے تھے لیکن بھائی جان اور آج ک ٹائم پہ اور آج کے ہاں اور بچو اور آج کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ بچہ آیا سیدھا آیا توم بچوں سے کہتے آ گم کل ہیں فری فائر وغیرہ پب جی وغیرہ آجو کسٹم بناتے اپن گیم کھیلتے اسمارٹ بناتے یہ ہو گیا آج کے ٹائم پہ
ہاں تو وہی تو بات ہے کیونکہ آج کا سمے کیا جیسے آدمی اتنا موبائل میں اتنا ویسٹ ہوتا ہے کہ کہ لوگوں سے مہو جیسے آپ جیسے پہلے کیا جیسے آپسی مٹبعت کم ہوتے تھے کیونکہ لوگ وہاں ملتے جلتے تھے آج کے لو باگ موبائل پہ ہی سمےینا وتی ہو گیا تو اور پھر کیا جیسے پیار محبت کی بھاونا کم ہو جاتی ہے اور جو میرے ملاپ ہوتا ہے وہ وہ بند ہو گیا ب اسی کے موبائل سے دملب دشپررینام بھی ہو رہا ہے
ہاں وہ ہو جائے نا بھائی جان آپ ایکیک سے ہی ہوں گے جیسے آ بھی ہوں گے ابھی اپن میں کوئی بھی اپ بھائی وغیرہ اگر دیکو تم وہ سائڈ میں بیٹھا ہے نا تو اگر ان کے امی ابو بھی آواز بھی دیتے ہیں نا تم جیسے ان پوار سھ میں بیٹا ہے تو وہ موبائل کو دیکتے ہیں جس کوئی بھی اپنےریوار وغیرہ ملتے ہیں آج کل چاب بھی آس اورے پورا پریار ملتا ہے سب کے سب موبائل میں لگ جاتے اور بات نہیں کرتے سب س کونے میں بیٹ جے ہے گروپ بنا بنا کے لیکن پہلے کے ٹائم پہ کیا ہوا کرتا تھا پہلے کے ٹم پہ سب بیٹھا کرتے تھے بات کرتے تھے کھیل ویل کھیل وغیرہ کرتے پریوار میں سب بچے بڑے سب سھ میں کھیلا کودتے تھے باتیں سنا کرتے ہیں تھ بڑو کی اور بڑوں کے بڑے بڑے تعلیمہ سنایا کرتے تھے بڑے جو ان کی بات سن کے وہ مطلب سن سن کے اگریسو ہو کرتے تھے اور کیا بھائی ج نا آج کے بچے آپ دیکھتے ہوں گے کیا اب جو پلیئر وغیرہ گیمنگ وغیرہ میں کسی میں بھی نہیں ہے بس موائل سے ان کو گیمنگ کرواو موائل سے ان کو اس س دکھال لو یا ان کو مطلب کیا ہے آج کا بچہ موبائل اندر جو ٹیکنالوی کا آگے بڑ رہا ہےا ویسی ہی موبائل کے اندرالکل گھستا جا رہا ہے کہ اس کو فکر نہیں ہو رہی ہے باہر بھی دنیایں آ اپن کو دوست وغیرہ بھی بنانے چاہیے اپن کو ہاں ہاں
باہر کی دنیا
باری دنیا کے علاوہ جیسے اور اور کوئی چیزیں کیونکہ وہ موبائل میں تل نہیں رہتا ہے موبائل میں وست ہو جاتا ہے
ہاں
تو بھائی جان آج کا سمے ایسا ہو رہا کیونکہ کیونکہ موبائل میں موبائل سے بتانے کارک بھی ہے موبائل سے بگڑتے جا رہے ہیں بالک
بالکل بالکل بھائی جان ایک بات بتاؤں کہ آج کے آج کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے جیسے آج کل جو موبائل چل رہے ہیں نا اس کے فائدے کیا ہیں جیسے آپ پہے کے ٹائم پہ دیکھا کرتے ہوں گے کہ مطلب کوئی بھی اگر انسان کو کسی بھی سندیش کسی کو مطلب کوئی میسیج وغیرہ بھیجنا ہوتا تھا ہے وہ پوسٹ وس سے بجاتے تھے پھر وہ سات دن میں پہنچتا تھا پھر سات دن میں وہاں سے ریپلائی آتا تھا کہ سات دن مطلب چودہ دن ل گئےتے تھے ایک ہی بات کو پہنچانا آ جان کے لیے لیکن اب کیا ہوتا ہے اپن ایک سیکنڈ کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور بھائی جان ایک اور بات ہے کہ اپن جیسے کوئی بھی چیز اپن کو مطلب کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو آج کل کیا اے آئی اور اس کا فائیو جی کا زمانہ ہے مطلب سیکنڈ بار بار میں اپ کو پرابلم دور ہو جاتی ہے مطلب کسی بھی چیز کسی کوئی س بھی کونے کی جانکاری لینی ہو لیکن پہلے کیا ہے آڈیو آتے تھے آڈیو سے سنتے تھے اپنے دادا پر دادا اور کہ کیا بالکل اپنا نارمل فون اٹھیا اپن کے نیٹ چالو کرا کوئی بھی گوگل پہ سرچنگ کری آرام سے بالکل آسان طریقے سے آ جاتا ہے اس کی بہت آسانی ہو گئی ہے بن کو
نہیں نہیں یہ تو چیزیں اچھی بھی ہے اچھی ہے یہ کیونکہ اس سمے کی سمے کی بچت ہونا اسٹارٹ ہوگئی بھائی جان پہلے کیا جیسے سمے لگتا تھا اب آپ آپ بتا رہے کہ پوسٹ کرنے میں سات دن لگتا تھا آج کا سمے آج کا دور ایسا ہو گیا کہ آدمی کو منٹوں میں سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے اچھی پہل ہے اچھی چیزیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے بھائی جان کیونکہ آج سمے کہ سمے کا دور بھائی جانا آج آج سمے کی ویلو ہے پہلے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے آج کل
بالکل بالکل ہاں آج کے ٹائم بالکل ٹائم بھی نہیں ہے
اپنا ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا بھائی جان پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ سسیا ہوتی تھی
ہاں لیکن کیا اب یہ بڑتا جائے گا جیسے آ دیکھتے ہو گے آج کل نالج بھی جیسے کتابوں سے لیا کر دیتا تھا اب تو کیا آن لائن کلاسز چل لگی کونا کے ٹائم کے بد سے تو کیا آن لائن کلاسز بچے بھی کو آن لائن پڑنے لگے پڑائی بھی آن لائن نہیں ہوی ہے بہ س چیزیں جیسے ہم بھی خود بھی میں لائبری جوائ کرکے نا
طالب
ہاں تعلیم وغیرہ بالکل بالکل تعلیم وغیرہ کیا حافظ وغیرہ کوئی سے بھی ہے ن توعم کرواتے ہیں کو آن لائن کرانے لگ گ ہے جس سے کیا بچوں کو آسانی ہوگئی لیکن کیا ہے جو سمجھ میں آف لائن آتا ہے نا جو اپنے ٹیچر سمجاتا تھامجا دور ہو گیا لیکن موبائل میں آرام سے کوئی اد دیکھ رہا تھا ا دیکھے ہیں آن لن پڑھائی ہو رہی ہے مطلب ویسی بات یہ تھی جیسے پہل کے ٹائم پہ ہوا ب ت لیکن کیا ہے آج کے ٹائم پہ اس کا پرچلن ل زیاد تر چلنے والی چل بہت زیادہ رہا ہے لیکن یہ اب دیکو ابھی ایک سے ایڈوانس سے ایڈوانس برجن آ رہے ہیں ڈیوائس آ رہی ہے وہ ہو گیا نام ہے اپ ایپس آ رہے ہیں اب کیا کیا چیزیں اپ نارمل آسانی سے کر سکتے ہیں آج کل دیکھے اپننے مارکیٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے اس سے پیسے کماتے موبائل وغیرہ سے ہی اس سے ہم لوگ کتنی آسانی ہو گئی ہے بالکل بالکل بھائی جان ہاںھ ٹھ ہے بھ جان ہاں بولے
باتیں کر کےے بہت اچھا لگا ہم آپ سے پھر بات کریں گے خود حاپظ بھائی جان
انناء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ
ان شاء اللہ ان شاءلہ